ہیلو
اپڑ ہلو السلام ع ہیلو آپنی سنائیں گے دیرا آپ کو
ہاں جی سنا ہی دے رہا ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام میں بڑھیا آپ بتائیے
بس میں بھی بڑھیا خریت س آ کی اور بتائیں آپ آج ہم آپ سے اس ٹاپک میں بات کرنا چاہ رہے تھے کہ آپ نیوز پیپر پڑھنا پسند کرتی ہیں یا پھر موبال سے یا
پھر ایسے تو میرے اتنا وقت ہی نہیں ہوتا کہ میں نیوز پیپر پڑھوں یا فون بٹ تھوڑی سی دیر کے لیے میں فون دیکھتی ہوں جب بھی مطلب تھوڑا ایک آدھا گھنٹہ دیکھا تھوڑا ٹائم نکال کے تو اس میں م اپنا ریسپیز وغیرا دیکھتے ہیں
مہنگا ہو گیا اورا میں تمام چیزیں مل جاتی ہیں میں کے اوپر سے جگہ اچھا جی کو یوز کر کے آپ کو پیسا بھی ضائع نہیں ہوتا اور اسس تمام دنیا ک مل اور بتائیں
اور آپ بتائیے کیا بنایا تھا آ آب
اور اب کی آواز بہت دھیمی آ رہی ہے آپ طبیعت ناساز ہے کیا
آواز پراپر نہیں آ رہی
جی میں ایک منٹ ایک منٹ اب آ رہی ہے آواز میری
ہاں جی
تھوڑا نا انٹرنیٹ کی پرابلم نیٹ بلم ہو نٹ آپ بابا آپ مجھے س اور بتے کیا کرنی تھی
تو بس بیٹھی ہی تھی گرمی بہت ہے
جی گرمی نے تو بہت قہر ڑھا ہے اور بتائییں
ہم تو پھر بھی بڑے ہیں ہمیں اتنی جیادہ ہم تو برداشت کر لیں گے اتنی زیادہ گر میں
نہیں ہمیں تو بہت گرمی لگتی ہے ہمارا سارا کہر پ لوگوں پہ برستا ہے یہاں پہ سارا گرمی کا ہاں
نرسری کے جی کلاس کے بچے اچھے کیسے برداشت کرتے ہیں وہ آج میرے کو بول رہے ارے میڈم گر میں لگ رہی ہے میڈم گر نہیں لگ رہی تو میںگا بیٹا پنکھے کے جس نیچے کھڑے ہو جاؤ پھر کئی بچوں کو میں نے اپنے ساتھ ہی بٹھایا تھا
آپ ہمیں سن پا رہی ہیں
ہاں جی آپ کی نا پروپر آواز نہیں آ رہی ہے مجھے
اچھا تھوڑا نیٹورک ایشو ہے آج ہے نا
ہمم
اور ہمارے ساتھ ہی سبھی کے جی جتنے بھی فون آ رہے ہیں وہ سب یہی شکایت کر رہے ہیں کہ کچھ سرور میں سرور ایشو ہے نیٹ سرور ایشو لگ رہا ہے کالے خراب ہی جا رہی ہے کہئی زیادہ اور بتائیں شام چی کی لی آپ نے
ہاں جی
ہیلو شام کی چائے پی ل آپ نے اچھا اچھا آپ آپھیتی لگ رہی ہے
ہاں جی ہج میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے گلے میں دقت
ہاں آپ کی آواز سے آپ کی آواز سے طبیعت تھوڑی نژاج سی لگ رہی ہے
ہاں جی ہاں جی کیونکہ نہا اسکول میں بھی بچوں کے ساتھ تھوڑا وہ کرنا پڑتا ہے بچوں کو سمجھانا پڑتا ہے اورل ورک کرانا ہوتا ہے تو اس وجہ سے بھی نا گلے میں دقت آ جاتی ہے
خیال رکھے جب آپ اپنا خیال رکھیں گی تبھی اوروں کا خیال رکھ پائیں گے آپ بہت کام بھی کرتی ہیں نا توا خیال رکھے
ہاں جی
کا خیال نہیں رکھتی آپ ساریے لرگا کا خیال رکھتی ہیں اپنا ہی
نہیں یہ تو ہر یہ کہ جو عورت ہوتی ہے
میں تو پہلے اپنا خیال رکھیں گی تبیا بوروں کا
ورتکار یہی ہے کہ صبح لے کر رات تک کام ہی کام ہے اور مرد پھر بھی کہتے ہیں کہ گھر میں بیٹھ کے کرتی ہے جو ہاؤس وائف ہے وہ تو بچاریاں کام ہی کرتی رہتی ہیں پر جو ہاؤس وائف نہیں ہے جاب کرنے جاتی ہے باہر وہ بھی وہ تو ڈبل کام کرتی ہیں بلکہ
جی جی صحیح پرم رہے ہے آاں میرے کو
بچ
تو اس لیے آپ اتنا ہی کام کیجیے جتنا آپ کا شریر گوائی ہی دیتا ہے جدا کام مت کیجیے آپ بس آ نے سنا ہے بہت تکلی آ دام کسیے آشی ا سامنا ہ
ہاں جی
ان
اور فرمائیے
ب ہمپ بات کرنا اوکے پہلے جو ڈھائی روپئے کا آتا تھا وہ اب دس روپیئے کا آنے لگتے ت مہن کا ف ہے پڑے کا ٹائم نہیں کسی کا اور تو کی ترکی ج
چبچ
والے ہاں چھوٹے بچوں کے لیے جنہوں نے نئی نہیں د دیی بکس وغہ بہت امان مل جتی ہیں
ہاں جی
بت خش میں وہ اپنا میرے حساب سے تو موبائل فون میں سارے پورے دیش دیش اوردش کی ساری کہانوں کا جائزہ ہو جاتا ہے
جی نہیں ہوتا ہے بٹ آج کل لوگ نیوز پیپر کم یوز کرتے ہیں اور فون میں ہی ساریے نیوز آ آ جاتے ہیں جیسے کہ یوٹیوب میں اور گوگل میں
جی وہ کہ رہ آپ سے وہی وہی
موسٹلی لوگ نیوز پیپر کی اتنی زیادہ ضرورت ہے اس لیےین پڑتی ہے
جی جی
جیسے کہ کوئی بھی آج کل تو ہر ایک چیز کے لیے گوگل ہے چیٹ جی پی ڈی کے تھرو لوگ اپنا کوئی بھی دقت ہے کوئی بھی چھوٹی سی لے کر کوئی بھی بڑی بات ہے اس کو اس کے تھرو سوٹ آؤٹ کر لیتے ہیں
ہر بات کا سلوشن نکل جاتا ہے
کون
ہیلو
ہیلو
ہاں جی سنائی دے رہا ہے آپ کو آ رہی ہے آواز
کی آواز ن تھوڑا ایسے ایسے بھیی ہوتے کیا ہم بہت رہ ہاں جی آب آ رہی ہے
ہاں جی ہاں جی کر لی جی آرام سے بات
ہیلو
جی جی جی تھوڑا سا نا آج نیٹ ورک ایشو بہت زیادہ ہو رہا ہے بیچ بیچ میں بہت آواز آپ کی بھی جا رہی ہے اور بتاؤ اب ارہی ہے اب سن پا رہی ہے ہمیں اب سن پا رہے آپ ہمے ہاں جی آپ آپ ڈاکٹر کو دکھائےیں ڈاکٹر کو دکھائیں جا کے اپنا الا پروی نہ کرتے ہیںے آج بالکل بھی
ہاں جی
پھر آپ بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں تو پھر ان کو بھی وہاں زیادہ بچوں کو جلدی انفیکشن ہوتا ہے
تو آ اپنا خیال رکھیں گی تب اسکول نہی جا پائیے گا نا اس لیے اپنے آپ کو دکھائیے ڈاکٹر کو جلی
پھر
اور بچیاں بھی مدد کر دیتی ہونگی آپ کی
ہیلو
جی اپپی سن نہیں پا رہی نہیں ارہی اواز
کبھی کبھی آتی ہے اور ایک دم سے پھر وہ
ہوں ہم تھوڑا سا کروائیں گے نیٹورک
باہر کی اور چلے جائیے یہاں تو اندر روم میں نہیں آتی نا اواز تو باہر کی اور چلے جاے
جی جی
چلیے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں بس اور ایک آدھ منٹ بات کر لیجیے پھر آپ تھوڑا ریسٹ کیجیے گا
اور اپنا تھوڑا بچوں کو بھی
جی وہ تو ہے روز کا ہی ہے وہ تو کھانا بناؤ برتن کپڑے بہت سارے ہی کام کرنے ہیں
یہ تو ہر خا ماں کا فرض ہے لیکن مرد نہیں سمجھتے اس بات کو
مرد سمجھ جائے تو کیا دقت پریشانی نہ اٹھانی پڑتی عورتوں کو
مردوں مردوں کو جتنی جلدی چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی اتنا ہی اچھا ہوگا چلیے ٹھیک ہے آپ خیال رکھے اپنا
تو باہر کا بھی کرتی ہے اور گھر کا بھی کرتی ہے
ہاں جی
چلیے کو بھی فون کرتے ہیں اللہ حافظ